ہاں
وعلیکم السلام اور سب خیریت ہے
ہاں ٹھیک ہے
اور بتائیے لنچ وغیرہ ہوگیا آپ کا
ہاں بود آپ کا
میرا تو نہیں ہوا میں گھر جا کے خود ہی بناؤں گا تبھی کھاؤں گا
ہاں کیا منائیں گے
کچھ بھی ایسا ہی وسے تو کچھ خاص آتا نہیں ہے کچھ بھی ایسے نارمل میں کچھ بھی بنا لوں گا
جی
آپ کو تو بہت اچھی کوکنگ آتی ہوگی نا
ہاںاں ہاں بھی
تو کچھ ہمیں بھی بتائائے تاکہ ہم کبھی اسے یوز کر سکے استعمال کر سکے جو میں بھی کچھ اچھا سا ڈس کا سکو
جب بنانا ہوگا تو آپ کو س جے گا مے
ہوں کیا بول رہے ہیں
بول رہے جب بنانا ہوگا تو آپ پوچھ لیجیےا مجھ پ سے اچھا
ہاں تو کیا آپ کچھ بتائیں گے کوئی بھی جو آپ کو اچھے سے آتے ہو ویج میں
ویج ویج میں کیا آپ خود بھی بتائیں
وج میں جو آپ کے جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہو اور جو آدھے گھنٹے میں بن جائے
ہاں پنیر پنیر ازلی بن جاتا ہے
پنیر آدھے گھنٹے میں بن جائے گی پنیر
ہاں اس سے بھی کم ٹائم بن جائے گی گی تو بہت جلدی بن جاتی
تو کیسے بناتے ہیں تھوڑا بتا دیجیے میں نوٹ بک لے لیتا ہوں اور آج ہی رات کو میں ٹرائی کروں گا
ہاں اچھا اچھا پنیر کو چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اس میں کٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد فرائی س اس میں پھر وہاں بیسک مسالے جو ہوتے ہیں ادرک لہسن ٹماٹر پیاز یہ سب کو تھوڑا سا تیل میں سارٹی کر کے مسالے وغیرہ جو بھی اپنے پسند سے ڈالنا چاہیں اور ڈرائی فروٹس وغیرہ اگر ڈالنا چاہیں تو اسی میں تھوڑے سو آئل میں سوٹے کر کے نکال دیتے ہیں پھر اس کو ٹھنڈا کر کے پیس کے کیہ سارے مسالے تو بھڈ لیتے ہیں جب تک تیل سیپریٹ نہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر جو فرائی کیا ہوا پنیر رہتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں پھر اوپر سے آپ کو کریم وغیرہ ڈالنا ہو تو ڈال سکتے ہیں کشمیری وہ کسوری میھی وغیرہ تھوڑا سا رب کر کے ہاتھ سے ڈال سکتے برش کر بس ہو جاتا ہے بہت اچھی لگتی ہے فاسٹ بھی ہے اور بہت اچھے سے بن بھی جاتی ہے
بہت جلدی بنا جات بن جاتا ہے نا
وہی کہ نا آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا
آپ کو میگی آتی ہے بنانے
میگی تو کیوں نہیں آئے گی میگی سب سے ایزی ہے آپ کو اتیش
ہاں یوٹیوب میں دیکھ کے بنا لیتا ہوں میں بھی
میگی کو بھی یوٹیوب میں دیکھتے
ہاں
اچھا کیس کیسے بناتے ہیں بتائیے
مجھے تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے
میگی بنانے میں آدھا گھنٹہ
ہوں
ہے
آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس کو پھر ویسے انسٹرکشن تو دیے ہوئے رہتے ہیں نا پیکٹ میں
ہاں
رہتے دی ہو انسٹرکشن لیکن پھر بھی پڑھ کہ نہیں کرتا ہوں کچھ یوٹیوب وغیرہ میں دیکھ کر کے ایک دو بار بنایا تھا تو اب تھوڑا سا یاد بھی ہو گیا
اچھا
ہوں آپ کو اور کیا کیا آتی ہے
مجھے ہر چیز ہی آتا ہےس جو نہیں آتا وہ دھ لکھ سے دیکھ لیتے ہیں
اچھا تو مطلب آپ کو پکانا کیا ہے تھوڑا سا اچھا بھی لگتا ہے شوق بھی ہے آپ کو پکانا ہو بھی ہے نا
ہاں اب پکانا تو ہے ہی گھر کا کام تو کرنا ہی ہے پگاتے پگاتے سدی لگنے لگتا ہے اھا لگے لگتا ہے
ہوں پکانا بہت ضروری ہے کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ گھر سے کسی کبھی کوئی کارن سے گھر سے دور بھی رہتے ہیں
ج
تو ہمیشہ تو روز تو ہوٹل سے کھانا نہیں کھا سکتے نا تو ایسے کیس میں کیا ہے نا کہ بننا نا آنا بہت ضروری چاہیے ہر انسان کو اور جس کو بنانا نہیں آتا ہے نا اس سے بہت پرابلم ہوتی ہے
ہاں نہیں میرے یہاں تو مجھے ایک تو آتا ہی ہے اور میرے ہسبینڈ وہ بھی بہت اچھا ایکسپیرریئنس ہے ان کو بھی آتا ہے
اب تو اچھے ہے اب جیسے مجھے ہی دیکھ لو مجھے آتا نہیں ہے پرابلم ہوتی
زیادہ بناتے ہیں ان کا مینلی کچھ بھی بناتے ہیں وہ نان ویج ہی رہتے ہیں
جی اچھا تب تو اور اچھی بات ہے اب ہم لوگوں کو دیکھو بنا سوادشٹ جو اس میں سواد نہ ہو وہی سب کھانا پڑتا ہے خود سے بنا کے ہوں ہم لوگ تو اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں نا
اچھاچ فیملی کہاں رہتی ہے آپ کی
میری فیملی رہتی ہے گاؤں میں
او
ہاں ا کیا وہ شہر میں آنا پڑتا ہے جاب کے لیے
ہوں
تو کبھی کبھی کیا ہے نا اسکپ بھی ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تین ٹائم ہی کھانا ہے ہم لوگوں کو کبھی بریک فاسٹ چلا گیا کبھی لنچ چلا گیا ایسا بھی ہو جاتا ہے اسکپ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی
ہاں
ہاں
اور بتائیے کیا کر رہے ہیں ابھی
کچھ نہیں لیتے ہیں اب چائے کا ٹائم ہو رہا ہے
ہاں یہ تو پتا ہے چائے بنانا بھی چائے بن جاتی ہے وہ ٹھیک ہے نارمل ہے
لیکن چائے بھی سب سے اچھی نہیں بنتی سب کے ہاتھ کی نہیں اچھی لگتی
چائنا
ہاں جیسے ہمیں اب میرے یہاں اپنے ہاتھ کے لیے اچھی لگتی ہے ہم کوئی اور بنا کے دیکھا ہے کو ٹیسٹ ہی نہیں سمجھ میں آتا بس پی لیتے ہیں کو سمجھ میں نہیں آتا اور اپنے ہاتھ تو مطلب عادت پڑھ گئی ہے نا سو اپنے آپ کی یہ اچھی لگتی ہے
ہاں وہ تو ہے اچھا ہے کسی کسی کو اپنے ہاتھ کی پسند آتی ہے کسی کسی کو کیسا بھی چائے دے دو پی لیتا ہے
ہاں نہیں ایسے تو پیلاور ہی ہے ہم کہیں بھی چائے مل جائے تو مطلب پینا ہی ہے بس اور بہت اچھی رہتی ہے تب توک کوئی بات نہیں لیکن جیسے سب
چائے کے ریگارڈنگ بہت اچھی اچھی چائے ملتی ہے یہاں پہ
اچھا
ہاں تو ہم لوگ باہر بھی چائے پی لیتے ہیں اچھا لگتا ہے بہت وہ کیا مٹی کے چھوٹے چھوٹے کپ میں ملتی ہے یہاں
ہاں ہاں مارکیٹ میں تو ویسے ہی ملتی ہے مھٹی والے
ہاں
کلہڑ بولتے ہیں کوروا بولتے ہیں واں کیا بولتے ہے
جہاں بھی کولڑی بولتے ہیں ہوں اور بتائیے
تو پن
شادی کے بعد جاب آپ نے چھوڑ دیا وہ آفس میں جو جاتے تھے آپ
ہاں سو بھی ہے
تو پھر ابھی آپ گھر سے بھی کام کر سکتے ہیں
ہاں کر سکتے ہیں سرچ کر تو رہے ہیں ورک فرام ہوم
ہاں سرچ کیا کرے آپ کو کوشش کریں گے تو انٹرویو وغیرہ دیں گے نا تو آپ کا سلیکشن ہو ہی جائے گا کسی نہ کسی کمپنی میں ہوں تو کیا فری ٹائم میں آپ ایز اے فری لینس بھی گھر پہ رہ کے کام کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہو دو گھنٹے چار گھنٹے
ہوں ہاں پارٹ ٹائم میں ہی جاب کریں گے دو چار گھنٹے کا ٹائم ڈاکر
تو آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے نا
کہ لپ تاپ ہو
ہاں تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں
کوی جی
اور بتائیں
ٹھیک ہے سب
اور ہسبینڈ کا جاب کا انٹرویو جو دینے کہتے ہوا سلیکشن
رو ہ رہو
ہوں
نہیں ابی د وہ
اچھا اور باہر کا بھی اپلائی کر رہے تھے نا
ہاں
ویسے تو وہ باہر رہ کے آئے ہیں نا ایکسپیریئنسڈ ہے نا ان کو گلف کی
ہاں کافی اچھا
ہے نا
ہوں
تو ابھی کیا وہ باہر کے لیے ٹرائی کر رہے ہے یا پھر لوکل میں
نہیں ابھی تو وہ کوئی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں وہ ایزام ان کا ہو جائے ہاں ایگزام ہو جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہے اور ابھی کوئی بیگا نہیں دکھ رہا
اچھا
کیا ہوا
تو ایگزام کب ہے جس کی تیاری کر رہے ہیں
ابھی ڈیٹ نہیں آئی ابھی بس پڑ رہا ہے
اچھا اچھا ٹھیک ہے اگزام بھی دے دیں گے اگر سلیکشن ہو گیا تو اچھا ہے نا باہر سے زیادہ اچھا تو اپنے انڈیا میں ہی رہ کے کام کرنا ہے نا
ہاں کیا فیملی کے ساتھ گئے ہیں اور
جی چے ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں میں بھی چائے بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے میں بھی چاہ ہی بنا لیتا ہوں
ٹھیک ٹھیک
ٹھیک ہے رہتے ہیں السلام علیکم